ہلو
بھائی جان میری بات سنا رہے ہو آپ
جی بھائی جان ٹھیک ہو شکر اللہ واقع آپ سناو آپ ٹھیک ہو گھر میں سب لوگ ٹھیک ہے
جی سب اللہ تعالی کی رحمت ہے بھائی جان سب کچھ کیاتا ہے بھائی جان آج کا دن کیسا رہا آپ کا کیسا موسم ہے کیا حال چال ہے آپ کی
بس بھائی جان شکر اللہ کا دن اچھا رہا موسم بھی ٹھیک رہا آج
اچھا بھائی جان بہت بڑھیا بھائی جان بھائی جان میں کچھ آپ سے کچھ جاننا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے بھ جان میں کچھ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کیا تھوڑا میں اس کے بارے میں جانکاری لینا چاہتا ہوں
جی بھائی جناب
بھائی جان میری آواز کون سنا رہے ہو
جی بھائی جان جیسے آپ نے دیکھا ہے یہ جو بے روزگاری ہے بے بے روزگاری ہے بے روزگاری کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں جیسے آپ نے دیکھا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے بے روزگاری آج کی بہت ایک بہت ہی گمبھیر سوشل اور اکنامک پرابلم ہے بھائی جان دنیا کے زیادہ تر دیش اس چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں لیکن ڈیولپنگ دیشوں میں اس کی گمبھیرتا زیادہ ہے بھائی جان ہے نا بھائی جان جب کوئی ویکتی ایجوکیشن اسکل اور کام کرنے کی قابلیت ہونے کے باوجود نوکری نہیں ڈھونڈ پاتا ہے اسے بے روزگار کہا جاتا ہے بھائی جان ہے نا بھائی جان بے روزگاری نہ صرف ایک ویکتی کی زندگی پر اثر ڈالتی ہے بلکہ پورے سماج اور دیش کی ڈیولپمنٹ کی رفتار کو بھی دھیما کر دیتی ہے بھائی جان
ہے نا بھیا اگر انسان انسان کے ساتھ پاس کوئی روزگار ہی نہیں ہوگا تو وہ کرے گا ہی کیا بھائی جان اس کی آرھک استھتی تو ویسی ڈاؤن ہو جانی ہو اور اس کی مانسک جو چمتا ہوتی ہے کام کرنے کی سوچنے کی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے بھائی جان
جی بالکل صحی بھائی جان
بھائی جان بے روزگاری و کنڈیشن ہے جب کسی ویکتی میں کام کرنے کی اھا اور قابلت تو ہوتی ہے لیکن اس کے پاس صحیح نوکری اور روزی روٹی کا ذریہ نہیں ہوتا ہے بھائی جان ر روزگار ایک ویکتی کی بیسک ضرورت ہے بھائی جان آج کے زمانے میں دیکھی جائے تو روزگار نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ بیسک ضرورت بن گئی ہے روزگار وھائی جان
جی بھائی جان بالکل صح
کیونکہ اس کے ذریعے وہ اپنے اور اپنے پریوار کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے بھائی جان کیونکہ اگر روزگار نہیں ہوگا تو جو اس کا پوار ہے اس کی جو فیملی ہے وہ کیسیے ان کی ضرورتیں پوری کر پائے گا ان کی پڑھائی لکھائی ہے کھانا پینا رہنا وغیرہ وہ کیسے کر پائے گا بھائی جان
جی فھر
بھائی جان اس کے بارے میں آپ کچھ اور بتانا چاہو گے مجھے
جی بالکل صحیح بھائی جان جیسے کہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی بے روزگاری کی اگر ہم آج دیکھیں گے اپنے سماج میں بے روزگاری مطلب بہت ہے آج اپ کیا جو مطب مطلب ہمارے بھائی بہن جنہوں نے مطلب پڑھائی بہت ہی اچھی کی ان کو کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے
جی جی جی
جی بھائی جین اب وہ ایک مطلب کسی بھی کمپنی میں جا رہے ہے پرائیویٹ جاب ڈھونڈ رہے ہے وہ بھی ان کو نہیں مل رہا ہے
بالکل بالکل جیسے آپ کو د آپ نے دیکھ ہوگا بھائی جان جیسے بے روزگاری کے کئی کارن سامنے آتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں نظر آتے ہیں ہم نوٹس کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ جیس جن سنکھیا کا بڑھ جانا ن بھ جان
جی بالکل صحی بات ہے
ہے نا اور شکھا اور روزگار کے بیچ مس میچ ہونا یعنی پڑھائی اچ اچھے سے نہ کر پانا یا اچھے سے اچھا نہ مل پانا جس کے کارن ان کو روزگار نہیں مل پاتا ہے
جی بالکل صحی بھائی جی
جیسے آپ نے دیکا ہوگ آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے کچھ پارمپر کی نوکریاں ختم ہو رہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو ایک اسمارٹ طریقے کی جو آج کل کی کمپنیاں چل رہی ہیں جو مشینیں لگی ہیں پہلے ایک کمپنی میں ہزاروں لوگ کام کرتے تھے آج وہی کمپنی سو لوگوں سے چل رہی ہے
جی بالکل صحیح بات جان جو آپ نے یہ بات کی ہے ہمیں خود اپنے گاؤں میں پہلے ایک فرنیچر کام کر رہے تھے وہاں پہ کم سے کم بندے سو ڈیڑھ سو ہوتے تھے جن کو مطلب کوئی کام دیتے تھے ان اس کو ایک مہینہ لگ رہا تھا کام کرنے میں اب ٹیکنالوجی ایسی آئی اس کو ایک مشین آئی ہے جو وہی کام ایک گھنٹے میں کرتے جیسے کہ آپ کو بتاؤں میں کہ جیسے کہ بھائی جان میں آپ کو بتاؤں کہ جس کام کے لیے پورے تیس دن لگ رہے تھے وہی کام ایک گھنٹے میں ہو رہی ہے اب اس سے بھی مطلب جی
جی جی جی جیسے آپ نے دیکھا کیا ہے کہ ٹیکنالوجی سے کیا ہے کوئی کچھ کام ہوتا ہے وہ ایک مہینے کا کام دس دن کے اندر ہو جاتا ہے اور کم لوگوں سے اور کم لاگت میں ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہے کام فاسٹ ہو رہا ہے پر اس سے تھوڑا نقصان بھی ہے کیونکہ ج جس آئٹم یا جس کمپنی میں یا جو پروڈکٹ بناتے ہیں اس سے تیس لوگوں کو کام اور تیس دن کا ملتا تھا تو وہ تیس دن لوگوں کا کام اب دس لوگ کر رہے ہیں اور وہ دس دن میں کر رہے ہیں تو اس سے بہت ہانی ہو رہی ہے ٹیک ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھی جائے تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے تو ہر جگہ پہ آپ کو کہیں نہ کہیں بے روزگار لوگ ٹکرا جاتے ہیں
بالکل صحیح بھائی جے
تو بے روزگاری سے بھائی صاحب آب بھائی جان آپ کو دیکنے کو ملا ہے کہ سب سے زیادہ نقص نقصان بہت زیادہ ہوتا ہےے روزگار لووں کو جیسے آپ نے دیکا ہے بے روزگاری سے غریبی بڑھتی ہے
جی بالکل صحی بے روزگاری سے ہی ہمارے جوان بگڑ رہے ہیں اب نشہ کر
جی جی جی جی جی جیسے آپ بے روزگاری اگر کوئی دھندا ہی نہیں ہے تو بھائی ان کے پاس کوئی کھانے پینے کا ذریہ ہی نہیں ہے تو کہاں کریں گے غریب ہی رہیں گے نا اس سے دیکو آپ نے دیکھا ہوا کرائم ریٹ بھی بڑھ رہا ہے دھندا نہیں ہے کوئی نوکری نہیں ہے کوئی پیسے ویسے کی انکم نہیں ہے تو کیا کرتا ہے بندہ لوگوں کو لوٹتا ہے تھگتا ہے وہ الٹے سیدھے کام کر دیتا ہے جس کے کارن ان کو پوولس کانون کے طریقے سے پولیس ان کو نپٹاتی ہے تو ان کا جو جین یاپن ہے چار دیواروں جیل کی سلاخوں میں چلا جاتا ہے ان کی فیملی بہت دور رہتی ہے
لاچار رہتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بے روزگاری رہتی ہے تو یوا اداس اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں سماج میں ااسانتی پھیلتی رہتی ہے ہے نا پروار میں پیسے کی دیک دقتیں آتی ہیں وواہ میں بہت سارے اثر ملتے ہیں آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا
جی بالکل صحیح بھائی جان اب کیا ہے کہ بھائی صاحب اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ تو ہم کہیں پہ مطلب کچھ خود بھی ہم کر رہے جسے کہ ہم ایک ہی بات پہ آج رکے ہوا ہے کہ بے روزگاری ہے بے روزگاری ہے میں بھی جان ایک بات بولو ہمارے گاؤں میں ایک بندہ ہے اس کو ہر کوئی بو رہا تھا کہ کہ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے تو وہ ن نہیں کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا ہے وہ بچارا اب پریشان ہو گیا تھا یہ سنتے سنتے اب کیا ہے بھائی صاحب وہ تھوڑا بچارا مطلب ہلدی تھا اس کو ہر کوئی بول رہا تھا تو کچھ نہیں کر پائے گا تو موٹا ہے تو کیا یہ کرے گا تو تو اس سے کچھ نہیں ہو پائے گا اب اس کو میں لگ بھگ پانچ چھ دن ہو گئے وہ کیا کر رہے ہیں وہ ایک شاپ پہ گیا اس میں وہاں پہ جو کیب ہوتی ہے نا
جی
وہاں پہ وہی خرید کے لیے اور ا وہ ہر روز کسی نہ کسی سٹیڈیم میں جاتا ہے وہاں پہ مطلب وہ پٹری لگا رہا ہے اسی پہ وہ بیج رہا ہے اب اب وہ کبھی کبھی کبھار میں اس اب میں کبھی کبھار اس جی
جی جی جی دیکھو جیسے آپ نے دیکھا ہے یواؤں پر اثر بھی پڑتا ہے بے روزگاری جیسے و کسی بھی دیش کی قمت قیمتی سمپتی ہوتے ہیں جب بھی بے روزگار رہتے ہیں تو ان کی قابلیت اچانک سے ختم ہونے لگتی ہے بھائی جان ان کی ہینتا نراشا اور بھروسے کی بھامنا پیدا ہوتی ہے کبھی کبھی ان کا جھکاؤ غلط راستے اور ٹریکس یا کرائم کی طرف بھی ہو سکتا ہے بھائی جان اس سے سمج میں بھی اثر پڑتا جیسے بے روزگار پورے سماج پر اثر ڈالتی ہے غریبی بڑھتی سماج میں بھید با بڑھتا ہے قانون ویوستھا کی دقتیں آتی ہیں اور دیش کا اس رک جاتا ہے سرار کی انکم بھی کم ہو جاتی ہے جبکہ لوگ کی بلائیوں پر ہونے والا خرچ بھی بڑھ جاتا ہے بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا اس کو سولو کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو ہم لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے یا کچھ گورنمنٹ بھی اس میں اپنا سہیوگ دے جیسے اس نے آپ نے دیکھا ہے اس سمسیا کو حل کرنے کے لیے یہ کچھ قدم ضروری ہوتے ہیں جیسے انڈسٹری لگانا اور بڑھاوا دینا چھوٹے اور میڈیا بزنس کو بڑھوا دینا بھائی جان جیسے آپ نے دیکھا ٹیکنیکل اور ویکشنل ایجوکیشن کو بڑھوا دینا یواں کی اسکل کے آدھار پر ان کو جاب دینا میرٹ کے آدار پر ان کو نوکری دینا بھائی جان کرپشن بھی ختم کرنا پڑے گا کھیتی اور گاام کے ادیوگوں کا وکاس بھی کرنا پڑے گا جن کے کن یوؤوں کو اوسر نوکری کے اوسر پردان ہو جیس سے بے روزگاری ختم ہو ہے نا بھائی جان جیسے کھیتی اور گاؤں کے ادیوگوں کا وکاس ہونا چاہیے نئے انویسٹر کو بڑھو دان دینا چاہیے جو نئی پیڑھی ہے جو نئے یووا ہیں جو اپنا اصاہ کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک جاب کرتے ہیں اور اپنا دھندا سیٹ کرتے ہیں ان کو بھی بڑھاوا دینا چاہیے جیسے آپ نے دیکھا سیلفمپمنٹ کے موقع بنانا اور بزنس اسٹارپ کو آسان بنانا سرکار اور لوگوں کی ذمہ داری تو بنتی ہے بھائی جان
جی بالکل صحیح بھائی جاں ہم نے صحیح بات بولی
جیسے روزگار کے نئے موقع بنانا ضروری ہوتا ہے جیسے انڈسٹری کو بڑھوا دینا ایجوکیشن کو ماڈرن ضروری ضرورتوں کے حساب سے بنانا اور انویسٹ کے لیے اچھا ماحول بنانا سرکار کی ذمہ داری ہے بھائی جان لووں کی ذمہ داری یہ ہے کہ کڑی محنت ایماندار اور اس ک سیکھنے پر دھیان دے اور صرف سرکاری نوکری کا انتظار کر کے سمے برباد نہ کریں بلکہ سیلفمپ کی بھی تیاری بنیں آپ
سرکاری نوکری کے لیے ویٹ کر رہے ہیں ہمیں خود بھی کچھ اگر نہیںئی سرکاری نوکری مل رہی ہے تو وہ دوسرا کچھ کریں گے اپنے اپنے ہی گاؤں میں کچھ کام اسٹارٹ کریں گے
جی جی چھوٹا موٹا دھندا بھی کرنا چاہیے اگر سب گورنمنٹ کی نوکری کے لیے اگر آپ پڑے رہو گے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا بھائی ج تو چھوٹا موٹا اپنا دھندا بھی کرنا چاہیے ہاں جی اگر کوئی اور بند چل رہا ہے تو ان کو بڑھا دو ان کے ساتھ کام کرو پارٹنرشپ میں کرو یا ان کے ساتھ کام کرو ان پہ بیسک سیلری کے طور پہ کام کرو کم سے کم آپ کچھ کماؤ گے تو اس سے کیا ہے کہ گھر کی جو حالت ہے وہ بگڑ رہی ہے وہ خراب ہو رہی ہے وہ بچ جائے گی اس سے تھوڑی بہت روزگار روزگار ملے گا اور بے روزگاری بھی ختم ہوگی ہے بھائی جان
بالکل صحیح ہے بھائی جان بہت ہی اچھا لگا آپ سے یہ بات کر کے میں کوشش کروں گا اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ حافظ
جی جی بھائی جان جی بھائی جان بالک اللہ حافظ